آپ سو گئی تھی فے کو بس
نہیں نہیں یہی تھی کیا ہوا آپ کو ابھی کون سی نیند آئے گی
مجھے شیک ہو رہا ہے تم پہ
نہیں موڑ ہے نیند کرنے کا لیکن ابھی نہیں سووں گی
ہاں لگ رہا ہے نا مجھے لگ رہا آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے
ار نہیں اللہ کی قسم ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک
ہاں اور کیا
دیکھو یہ لوگ مجھے بولتے ہیں پانچ دن پیسے ملیں گے آپ کو
کیوں
یہی نا وہ نیلسن والے مجھے ایک جگہ سے تھوڑی پیسے آتے
آپ کو ہر جگہ سے آتے اس اس سے کتنے پیسے آتے ہیں نیلسن سے
پانچ سو تین سو چار سو جتنا دو سو
اچھا یہ آپ نے میرے نمبر پہ بھی کیا تھا نا ایک
یہ وہی میں نکال رہی ہوں آپ کے نمبر پہ ہی
ت چور ہو یہ گناہ ہے چوری کرنا
کیا کرے آتا ہے نا آپ لوگ اٹھاتے نہیں ہو پیاپیدا
ہمیں جب آتے ہی نہیں آپ کو ہی آتے ہیں
ہاں کل چھوٹی نے بولا نا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے
نہیں سچ ہے
ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے میں نے کل رمشا کو بھی دیا تھا ایک کام پت نہیں نہیں آیا تو وہ مجھے تھا میں نے چھوٹی کو بولا مجھے آیا تھا تھا دوسرا کام لیکن میں نے اس پہ خاص دھیان نہیں دیا پھر رمشا نے بولا مجھے آتی ہے وہ کام پھر اس نے کوئی رسم نہیں د وہ اے آئی پہ ویڈیو نا یہ ایڈٹ کرنی تھی
کون سی ویڈیو ای مجھے دے دی
آپ کو نہیں آئے گی وہ کیا ہوا
کیوں نہیں آئے گی
کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے
ہاں
اس میں ہے ٹوینٹی فائیو روپیز بیس سیکنڈ کی ویڈیو میں
ا مجھے بولتی نا اس میں کیا کرنا ہے میں خود کرتی
نہیں پاتا کیا کرنا ہے ابھی میں روشنی میڈم سے بولوں گی
پھر مجھے بولنا
ٹھیک ہے اس نے مجھے ڈیمو دکھایا تھا کیسے میسج آئی چلو ٹھیک ہے
اسٹرائن کلورس اؤٹ ڈور انڈور
اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے وہ نا اس کل ہے نا سنڈے بایاں ہوں گے نا گھر پہ تو شاید ماما کو وہاں آنا ہے وہ آپ کے لیے ہاں وہ آپ کو لیٹ ہی بلائے گی دو چار دن لیکن آئے گی کل ہی شاید کیونکہ وہ ہے نا وہ بیا ہے نا گھر پہ آب اس بیچ میں اور مجھے گیار پہ بھی کوئی نہیں ہوگا کل ہے نا عمر بھی ہوگا نا میرے پاس اب یہ لوگ تو نکل گئے
ہاں جی
جانا ہے شاید صوفیہ کو خابری
کیوں
ہاں میں نہیں بولا اس کو جاؤ
اچھا ٹھیک
ہسپٹل مت جا پائی اس نے بوال ٹھیک ہے ہاں آپ ٹھیک بول رہی ہو جانا بھی چاہیے تو وہ اسی لیے اس کو جانا ہے وہاں بھی کل ہے نا سنڈے بایاں گھر ہی ہوں گے تو دونوں کام نپٹ جائیں گے
پہلے ان کو بولنا وہیں سے آنا پھر یہاں آنا پھر اگر اذہان نے بولا میں بھی جاؤں گا ان کے ساتھ پھر وہ جا سکتا ہے نا
وہ وہاں بھی جا سکتا ہے کوئی بات نہیں اب مجھے مطلب پتا بایا کہاں سے کیا گھمائے گا گاڑی اور جا یہ مجھے نہیں پتا وہاں کتنی دیر بیٹھے گا پھر بھی اگر اس نے بولا میں ساتھ لے جاؤں گا وہاں تو کون سی دقت ہے
نہیں لے جا جاتا ہے وہ
ہاں وہی تو ہاں
اس کو مزہ آتا ہے وہاں پہ بچوں کے ساتھ
ہاں وہ یہ مجھے مت گھر پہ آب کوئی رہے گا میں نے مما کو بولا اتوار اچھی ہے ان کو دو چار دن بعد ہی بلا لو لیکن اچھی بات ہے چھوٹ ٹی کو بھی بلانا ہے اگر آئے گی تو ہم بلائیں گے اب چھوٹی تک ہے کیا کرے گی لیکن آنا تو چاہیے اس کو پھر ہے نا اس کی شادی پھر مت آ سکتی ہے بچاری
نہ نہ
نہیں نہیں ماما بولا آپ کل ہی جاؤ اس نے بولا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہو
آتی خوشی بھی مزہ آتا
ہاں وہ آئے گی کیوں نہیں آئے گی جب ہم آئیں گے نا دعوت کرنے آپ اسے بولا میں بات ہی نہیں کروں گی اگر تم نہیں آئی
ہاں پھر وہی سے ہم گھومنے جاتے کشیور میں
ہاں ٹھیک ہے
ہوں
ہمیں پہلے بڑا مسئلہ ہوا تھا نا یہاں سے یہ میٹ کا پہلے جب ہم نے خود پھر ہمیں یہ کہنا ہے اور پاپا کو بولا ہے یہ بوچر نے کہ کل سے اچھے سے جوب در جوب یہ مال پہنچے گا پاپا نے کہا شکر اللہ کا گرین سگنل مل گئی پاپا کوو کتی ٹینشن تھی اللہ کے قسم عامر صاحب کو دعوت کرنی ہے
ہاں اب ٹائم ہو نا اس کے اس اس کو اسی لیے ٹینشن ہوگی
ہاں پاپا بار بار بول رہا تھا خدا کی قسم لیکن اس نے یہ بھی بولا آپ لوگوں نے ہی بولا اس کو ابھی میٹ کھانے کا موڈ نہیں ہے وہ یہ سب میں نے بولا میں نے نہیں کہا اس کی بیوی نے کہا
وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتا ہے میٹ کیا ہوا آپ کو
اب یہاں تو تھوڑا بہت کھائے گا ہی
ہاں آپ ایک دو بنانا تو کھائے گا
زیادہ بھی نہیں کریں گے ہم ہمیں پتہ ہے وہ زیادہ نہیں پاتا باہر کا تو وہ نہیں بالکل بھی کھاتا ہے
باہر کلانا میرے لیے ہاں میں کھاؤں گی کوئی بات
میں بایا کو بولوں
تھوڑا سلانہ بکھواؤں گی ہم میں مذاق کر رہی ہوں
ارے کوئی بات نہیں کیا ہوا پاگل
نہیں میں مزاح کر رہی تھی
اچھا
گرمی کتنی ہے ہمیں اوپر سے فین بھی نہیں چلتا ہے
نہیں ہمیں ہمیں بھی شٹ ڈاؤن ہے
سچ میں
خدا کی قسم
پھر یہ سب کو ہے
ہاں ہمیں بھی شٹ ڈون میں بھول ہی گئی بولنا لیکن ہمیں لگتا لیکن ہمیں ہے نا فین چلتا ہے ہمیں مت پڑتی ہے کوئی فرق اس لیے ماما کو گیس پہ تیاری کرنی پڑی
ہاں
ماما کو گیس پہ پکانا پڑا
ہاں اور کیا
آپ لوگوں نے کل کیا پکایا تھا
ہم نے کل پنیر اور یہ کیا بولتے ہیں اس کو ٹماٹر
اچھا ٹھیک ہے
اچھا
ہاں میں ٹھیک ہوں چھوٹی آ گئی
ہاں نیٹورک کی نہیںتی صبح مٹ نیٹ ورک مت تھی اب سےاللہ کی قسم مت تھی نیٹ ورک آب ائی اس میں نیٹ ورک اس کو ایرر تھا نا اس کو یقین ہی نہیں ہوتا ہے میری بہن کو یہ بڑی چور نی ہے ہاں اور
یہ اچھی ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اس کی اور میری کتنی فرینڈ شپ پکی ہے
ہاں جب یہ سسرال جائے گی تو کیسے بات کرو گی اس کے
ہاں اس سے بولا میں فون اٹھایا کروں گی کوئی بات نہیں
اس نے بولا میں فون اٹ اٹھایا کروں گی ہاں اچھا اور اس کو کہ کہ نا سیلا جی نے کی تھی نا انگیجمینٹ کے دن ا ہانڈی گفٹ
اچ
اس کا ڈاکاں لایا ماما نے
آج کیا ریٹ ہے کوپر کی
آج کیا ریٹ ہے کاپر کی بہت ہے دو ڈکن آئے ہیں پانچ سو میں اور چھوٹے چھوٹے دو ہزار میں آئے ہیں پانچ سو میں ایک
ہا لے تو پھر کاپر کو زیادہ چڑھا ہے وہپ پر نے زیادہ چڑھا ہے
ہوں
ہاں اور باقی ٹھیک ہو ماما کو ویسے بہت فیل ہے نا ماما کو ویسے
ہوگا نا یہ ہوتا ہے ہاں اب روتی مت ہیں
نہیں نہیں روتی تو ابھی نہیں ہے لیکن جب جائیں گے تو روئے گی ضرور ہاں آپ کیا کریں گی بچاریے ہاں گنا ہے تو مگر کرہے گی بھی کیا بچاری
ہاں اور
بس ٹھیک مجھے بھی یاد آئے گی لیکن مجھے پھر بھی ایک ایک اطمینان ہے پھر بھی بسما یہی پہ رہتی ہے یہ بات اس بات کا اطمینان ہے
اچھا ٹھیک
اس نے لائے کچھ ڈرسز
اس دن ہی سیلاجی کے لیے سوٹ لایا ماما نے کل آئے نا ہمارے لیے ڈیڈی نے اب اس نے لایا سہلاجی
اچھا اچھا ٹھیک
ہمیں ل تین ہزار کا ایک ایک سوٹ اب پت نہیں نہیں آپ نہیں بولنا اس کو ان کو پہلے ہی لایا تھا
ارے پاگل ہو مجھے میں کیا
ہاں آپ کہاں اس کے ساتھ بات کرتی ہو نہیں ہم نے مت ابھی دکھائے کو اس لیے
ہاں اس کے ساتھ بات کرتی ہوں کوئی بات نہیں مجھے کون سای یہ پاگل کتے نے کاٹا
لیکن اچھا سوٹ لائاں کو ماما نے
اچھی بات ہے ماما کو دیکھنا پڑتا ہے ماما کو دیکھنا پڑتا ہے سب کچھ
ہاں اور کیا
ہو
اچھا
اچھی بات ہے ہاں اور کیا
اچھی بات ہے
اما ہے ہی اچھی خود میرے عزو کو کب آنا ہے گھر ایک بجے
ہاں ابھی لاؤں گی اس کو
ہمم
ہمم اور آپ ٹھیک ہو
الحمد اللہ
اب بعد میں میں اور کالز اٹھاؤں گی ٹھیک ہے
ہاں کوئی بات نہیں آپ کو جانا ہے نا اس کو بھی لانے یہ اٹھ گیا یہ ارے رکو ابھی پھر اس میں زیادہ منٹ کٹ ہوتے ہیں ابھی رکو تھوڑا اس سے کچھ نہیں کھایا
کس نے
معاویہ نے
اس نے کل سرالککس اور کھایا لیکن پھر سے تھوڑی الٹی آئی ایک الٹی پے ائی وہ زیادہ ہوگا ہوا تھا شاید اس کو اب لیکن ٹھیک ہے آپ دیں گے ابھی اور
ایک ٹائم رکھا کرو نا اس کو دینے کا جیسے کھانا کھانے کا جیسے کھانا کھانے کا ٹائم ہے نا ویسے ہی رکھا کرو
رکھیں گے رکھیں گے آپ مما
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ شرااک